ہچ ہلو ہاں جی بھائی آپ ٹھیک ہو
و رحمت اللہ کہاات تو ہو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے تھے
مد اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے ہے اور آپ سنائیے خیریت سے ہو
ہاں جی بھائی
آپ خیریت سے ہو
بڑھیا بڑھیا بڑھیا کھانا وانا کھا لیا آپ نے
الحمد للہ ہم بھی جو ہے کھانا کھا کر م آرام فرما رہے ہیں
اچھا یہ گرمی کتنی ہے آج
جی گرمی کا تو آپ حال ہی نہ پوچھے گرمی نے تو حالت خراب کر رکھی ہے جناب
اچھا تو آپ کو میں ایک بات بتاات د اپ نے کھانا کھایا تو اپنے کھانے میں کیا کھایا آج
جی کھانے میں جو ہے ہم نے آلو ٹماٹر کی سبزی کھائی
جی بھائی بہت اچھا کیا آپ کو پت ہے آج کل کی جو پیڑھی ہے وہ صرف اور صرف فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں
نہیں گا
جی بھائی فاسٹ فوڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں
ہاں ہاں بالکل صحیح فرما جے گیے
اب آپ کو پت ہے کہ جو فاسٹ ف پڑ ہوتے ہے ان کی وجہ سے آپ کے جو پیٹ ہیں وہ خراب ہو جات آپ کے جو انٹسٹائنز ہیں وہ خراب ہوتے ہیں
چ
آپ کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے آپ کے جو مطلب جو بھی عورتیں ہوں گی ان کے بچے
ج خبر صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا حبضور آپ نے
جی آپ ایسا آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاسٹ فوڈ ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے
جی دیکھیے فاسٹ فوڈ ہمارے لیے بہت خرا بہت گھاتک ہے اور دیکھیے فاسٹ فڈ لگتا تو چلو کھانے کے معاملے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن وہ جو ہے ہمیں کھانے سے اس سے طاقت نہیں ملتی ہمارا جو شریر ہے وہ جس طریقے سے ہم غبارے میں ہوا بڑھتے ہیں نا تو غبارہ پھول جاتا ہے اس طریقے سے فاسٹ فوڈ کھانے سے ہمارا پیٹ بھی اس طریقے سے پھول جا ہے غبارے کی طرح اس میں کوئی طاقت نہیں ہے
آپ کو مطلب اس سے پہلے آپ کو فاسٹ فوڈ کے بارے میں کوئی جانکاری تھی کہ مطلب ایسا ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کو کھانا نہیں چاہیے تھا
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
آپ کو میں بتا د کہ دیکھو جو کہ مطلب ہم آج ایک فاسٹ فوڈ کی بات کریں گے ہم ایک کولڈ ڈرنک پہ بات کریں گے
چاہے بھائی کوئی بھی گولڈر ک رہی ہے مارکیٹ میں چاہے کوئی ڈھیو اور یہ ہے کوکا کولا آ رہا ہے تھمزاپ آ رہے ہیں مرینڈا آ رہی ہے
الحمد للہ
اس کی وجہ سے اگر آپ کوکا کولا کی ایک بوٹل مان لو دو سو ایم ایل کی آپ پی لیتے ہو
جی سر
آپ کا جو ہیلتھ ایشو ہے وہ ایک پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے
کوئی گم ہے آپ
آپ کے باڈی کے اندر اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈی آکسیجنییشن بلڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے
بلکل صحیح فرمایا آپ نے
جس کی وجہ سے آپ کی اوبیسٹی مطلب کہ آپ موا موٹاپن آ جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
موٹے موٹے پا کی وجہ سب سے پہلے آپ کے جو پیٹ ہے پیٹ پہ اثر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا پیٹ باہر آ جائے گا پھر اس کی وجہ سے آپ باڈی انکمفرٹیبل ہوگی اگر مان لو کسی انسان کا پیٹ بر آ جائے تو وہ اس کی زندگی میں کتنی ڈفیکلٹیز آئے گی
بے تک بہت زیادہ دقت آئے گی نا آپ دیکھیے پیٹ زیادہ بر آنے سے جو ہے انسان کو اتنی پریشانییا ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں طاقت نہیں رہتی اگر اگر اس سے تھوڑی دور پیدل چلائے سو میٹر پچاس میٹر کی دوری اگر کوئی سامان وغیرہ منگوائے اس سے تو اس کے ساتھ جو ہے سانسیں بھرنے لگ جاتی ہے سانس پھولنے لگ جاتی ہے
کی یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کی لائف اسٹائل اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے مان لو کہ ایک موٹا انسان ان کو دن میں ایک کلو میٹر چلنا ہے وہ بچارا چل نہیں سکتا اس کے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی جو ہیلدی فوڈ ہے وہ جو ہیلدی ڈائٹ لے رہا ہے وہ نہیں لے رہا ہے وہ وہ بس فاسٹ فوڈ پہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور اس پیٹ کو ساتھ لے کے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور جس کی وجہ جیسے دھیرے دھیرے دھیرے اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا کہ ہاں میں تو اب وہ کام نہیں کر پاتا ہوں جو میں پہلے کر پاتا تھا
دیکھیے چل رہا ہے د دیکھیے ابھی جو فاسٹ فوڈ ہے وہ دیکھیے اتنا خراب ہے کہ ہم جو ہے کھ ٹائم بچانے کے چکر میں ہمارا کھانا وغیرہ ب ٹائم لگتا ہے کھانا بنانے میں تو اس کو بچانے کے چکر میں مطلب جیسے کہ ٹائم خرچ ہوگا دو گھنٹے اس میں خرچ ہوںیں گے بنانے کریں گے ڈیڑھ دو گھنٹہ اس میں لگ جائے گا ادھر ہم دس منٹ میں جا کے کھا کے آئیں گے اور ہم ڈیڑھ دو گنٹے اور ہمارا کام وغیرہ کر لیں گے ایکسٹرا تو اس کی سوچتا ہے انسان ارے بھائی کام جلی کے ضروری ہے لیکن آپ اگر کھانا ہی صحیح سے نہیں کاؤ گے تو
لائف جو ہے وہ خراب کرتی
دیسا خراب کر بیڑتا ہے
وہ خراب ہو جاتی ہے جی بھائی میں بول رہا ہوں کہ دیکھو اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی ویسے نہیں جی پا رہا ہے جیسے وہ پہلے جی پ آ رہا تھا تو اس کے دماغ میں یہ ضرور آئے گا کہ میں اب ویسے نہیں رہا جیسے میں پہلے تھا تو اس کی وجہ سے اس کی اینزائٹی شروع ہو جائے گی وہ سوچ م لگے گا کہ میں تو وہ کام کر ہی نہیں پاتا اب جس پہ مجھے کرنا تھا وہ نہیں کر پاتا تو اس کی وجہ سے اس کو اینزائٹی وہ اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر پوری ہماری فیملی اس کی فیملی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے مطلب وہ ان سے اچھے سے بات نہیں کر پا پاتا وہ ان سے مطلب پیار نہیں کر پاتا وہ ا کو مطلب خیال نہیں رکھتا کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں ٹینشن ہو جاتی ہے یہ سب یہ سب کا کارن بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی ڈائٹ نہیں لیتا ہے
ج دیکھیے جناب ہم فرمات ہیں آپ تھوڑا سنیے اگر آپ یہاں پوری فرمائیں گے تو کال خراب ہونے کے چانس رہیں گے
جی بھائی جی بھائی
دیکھیے جناب فاسٹ فوڈ جو ہے ہمارے سواستھ کے لیے بہت زیادہ ہانیکارک ہے ہم ہمارے بچوں کو کو جو ہے ٹائم دے ان بچوں کو ان عادتوں کو چھڑائے پہلے اس عادت کو ہمیں خود کو چھوڑنی پڑے گی اب جا کے بچے جو ہیں اس عادت کو چھوڑیں گے اگر جو ہے آپ کو اگر بچے مانو کہ ڈیلی فاسٹ فوڈ کا اگر بچے کبھی کبھار مانگتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں ان کی جد ہے اشا ہے کھانے کی تو الحمد للہ آپ جانتے ہو کہ دکان پہ ملاوٹ فاسٹ فوڈ ملے گا کم گھٹیا قسم کے مسالے ڈالیں گے کم کوالٹی کا تیل ڈالیں گے اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں شام کو جو ہے جب تیل بچتا ہے جب دکان بڑھاتے ہیں وہ جب تیل کڑھائی میں بگتا ہے اسی تیل کو جو ہے وہ دوسرے دن استعمال کر لیتا ہے
جی بھائی جی بھائی دیکھو بھائی گورنمنٹ کو بھی اس پہ کوئی اننیشیٹو لینا چاہے گورنمنٹ تو کچھ اس پہ بول ہی نہیں رہی ہے گورنمنٹ کو مطلب اس کے لیے کوئی پروگرامز رکھنے چاہیے سیمینارز رکھنے چاہیے یا اسکول میں ایسے پڑھانا چاہیے بک میں آنا چاہیے کہ ہاں اگر آپ یہ کھاؤ گے تو یہ غلط بات ہے اس سے آپ کا یہ خراب ہو جاتا ہے وہ بچوں کو اویئر ہی نہیں کر د کہ یہ چیز غلط ہے جی بھائی
ج دیکھیے جناب اگر آپ اچھا بھی ہو رہی ہے بان لو بچوں کے کھانے کی تو تو آپ جو ہے ہمارے گھر پہ جو ہے الحمد للہ اچھی کوالٹی کے مسالے لائیے اچھی کوالٹی کا تیل ڈالیے اور ایسے نہیںیک آپ ڈیلی کی ڈیلی کبھی کبار جتے کہ سات دن میں پندرہ دن میں ہو جاتا ہے اگر بچے کی اشائی ہو تو بچہ دیکھیے دھیرے دھیرے اس عادت کو پھر چھوڑ دے گا اگر وہ مانوے آپ بیس روپئے اس کو کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ جائیے آپ جائیے پو آپ نے بول دیا کہ بازار میں جو ہے مارکیٹ میں پوہے وغیرہ ہے وہاں سے کھا لینا نمکین لے لینا اور پیٹ بھر جائے گا آپ کا تو بچہ جو ہے وہ ہے اور نمکین نہیں کھائے گا وہ تو سیدا جائے گا فاسٹ فوڈ کی دکان پہ مووموز کھائے گا تو وہ نقصان ہے اور پوہے بھی اگر بازار سے کھائے تو الحمد للہ پہلے دیکھے پوہے کو دیکھے کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ پوہے کو کھلا رکھ دیتے ہیں پنی وغیرہ پلیسنی وغیرہ نہیں لگاتے اور دیکھیے اس دکان پہ صاف صفائی اگر صاف صفائی ہے تو صاف صفائی نہیں ہے تو دیکھیے وہاں سے لینا ضروری نہیں ہے آپ جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نکال کر گھر پہ کووہے بنیں گھر پہ ٹفن پیک کرے اس کا اس کو پ باند
مطلب آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو اس میں اویئر کرنا ہے کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا جو کہ خراب ہو جو کہ خراب ہو وہ نہیں کھانا ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کی صحت پہ اثر آ جائے بس ان کو ہیلدی ہیلدی چیزیں کھلانا ہے جس کی وجہ سے ہماری جنریشن بھی اچھی ہو جائے
الحمد للہ بیح فرمایا آ اپنا
آنے والے جو پیڑھی ہے ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ غلط ہے اور آنے والی پیڑھی ہے وہ تندرست پیدا ہوگی اس سے اگر ہم اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈس وغیرہ نہیں دیں گے ہیلدی ہیلدی ڈائٹ دیں گے ہاں جی بھائی
ہاں جی بھائی
وہ اوریجنل گیہوں کی روٹی کھا رہے ہیں الحمد للہ خریدا ہوا کسانوں سے جو ہے گیہوں خریدتے ہیں اس کو پسا کر اس کے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں اور سیٹی کے آدمی پیکنگ پیکنگ آٹا لے لیتا ہے
کرو گ تو ہیلدی چیز کھاتے
جی جی جی
جی جی بھائی آپ کی وجہ سے جو مطلب فاسٹ فوڈ کے بارے میں جانکاری ہے مجھے بہت کچھ پتا چلا آپ کی وجہ سے
جی سب
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے
الحمد للہ چلو آپ سے انشاء اللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ